ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ ب الی وبرکاتہ ہ اور کیسی ہیں آپ
بس آپ بتائیے آپ کیسے ہیں ہم کی کرتے ہیں
ہاں الحمد للہ ہم بھی بہت اچھے ہیں آ جائیے چائے پی لیجے ہ آپ تو اپنی ایرانی چائے پیئیں گی ہماری چائے کیوں پیئیں گی آپ
نہیں نہیں پہلے میں یہی چائے پیتی تھی تو نے بتایا کہ رہانی چاہی پ ہوتا ہے تو نے اسٹارٹ کی ہے
ہاں نہیں بھائی بھی میں بھی کروں گی ابھی تو یہ میری امی نے بنا کر د دی ہے ورنہ میں سوچ رہی تھی آج آپ کا والا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں
ہاں جی صحح کر رہا ہے آپ صحیح ہے آپ کی امی کام کرتے ہماری امی نہیں کرتی زیادہ کام کیونکہ ہماری امی نا بہت ایزڈ ہے
کر لیتی ہیں ہماری زیادہ تر نا کیا کہتے ہیں سبزی وغیرہ وہی بناتی ہیں میں روٹی ڈال لی ہوں ب اچھا ہے نا میرا چھوٹا تو میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتی
بالکل ج آ کے دو بچے ہیں دونوں کو دیکھا ملانا ہے زدہ پھر گھر کا بہت بہت چھوٹے بچوں کا ٹائم دن کا اپ م کہاں دن چلا جا رہا ہے
پتا ہی نہیں لگتا پہلے میں اپنے بیٹے کو آرام سے گھر پہ پڑھا لیتی تھی میں نے اس کی کتابیں منگا دی تھھی تو میں اس کو گھر پر ہی تعلیم دے دیتی تھی کچھ بھی کرا دیا کلر دے دیے تو کلرنگ کرا دی لیکن جب تک یہ ٹوٹے والے آئے نا مہاراج جب سے ہم بالکل دے ہی نہیں پاتے اس کو ٹائم
اپڑ گھاپ کو بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو
ہاں کھلاتا ہے باتیں کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ شرارت کرتا ہے اور یہ تھوڑا سا اب اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو کہتا ہے بما یہ مجھے مار رہا ہے دونوں کے ابھی سے لڑائی ہوتی ہے ہ بہت اچھے کھلات ہے ویسے میں اکیلا چھوڑ نہیں ستا سکتی کچھ نہیں پتا ہوتا نا اتنے بڑے بچے کا کیا مائنڈ میں آ جائے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ویسے بھی میرا بیٹا بہت شرارتی ہے بہت شیطان ہے
ہ ہ چھوٹا بھی تو ہے بس میری بیٹی میری بیٹی بہت شرارتی ہے بہت باتیں کرنےتی ہے اس کو کسی کا بھی فون آیا نا وہ یہی پوچھتی آپ نے کیا بنایا
اچھا
اس کی پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اس نے کیا بنایا
وہ آپ کو آپ کی نقل کرتی ہوگی
ہاں جی ہاں جی تو اس دن نا اس کے بڑے پاپا دادو نے کہا کہ دیں کھانے جانا بولی ہاں نہیں کھانا نہیں جانا نہ پوچ رہی ہوں پھر بھی کیا بنایا ہاں پپو کاا بونئے گ نا آپ نے کیا بنایا
ہم ہم ہم ہم بچوں کا ایسا ہی ہے کاپی کریں گے بہت زیادہ نقل ہر چیز کی کرتے ہیں میرا سمجھ لیجیے میرا بیٹا تو اچھی چیز نہیں سیکھے گا اتنی جلدی جو ایسی ویسی بات ہوگی نا اس کے کان میں سے کھڑے رہیں گے فورا سن لے گا اور وہی چیز پھرنا گاتا پھرے گا گھر میں ہم آ رہے تھے گلی میں تو کس مطلب جیسے ڈاگزیذ بیٹھے رہتے تو ایسے کہہ رہے ہیں کتا بیٹھا ہے اچھا تھا کوئی کت مما مما کت آ رہا ہے جب سے اس نے وہ کتا ایسا سیکھا ہے کہ وہ ڈوگی نہیں کہ تھا تو بری چیز بہت جلدی سے سیکھتی تے ہیں بچے
بچے یہی ہے
ہم اور اپ اچھی باتیں سکھاتے رہیے اس کو اتنا ٹائم لے جائیں گے سیکھ اور بری بات نہیں ہوئی اس سیکھ جائیں گے
صحیح کہہ رہے ہو اپ یہ بات ہے اب آپ ان کو کھانا نہ وہ کھانا نہیں کھائے گے آپ
فورن کھا جائیں گے ہاں اور سب سے زیادہ تو میرے بیٹے کو چاکلیٹ پسند ہے
میری بیٹے کو موموز میں تو موموز مت تو یہ بولنے لگی کنڈر جوای یا مووموز
اچھا موموز تو بہت نقصان دتے
جی جی میم میں نے بالکل بند کر دی ہیں جی بولتی ہے پھر میں نے مجھے نے کہا کہ سوجی کے بن میم میں اس کو سوجی کے گھر دو بنا دیتی ہوں جس ٹائم بولتی ہےیہ
گھر کی چیز زیادہ صحیح ہے آج آج کل بازار میں بالکل بھروسہ نہیں ہے
وہ اپنے اتنےموموذموموذکھانے کے بعد پر کنی د میں کو بند کر رہی اس میں کچھ ہوتا نہیں آپ کو بت ہی ہو
ہاں کچھ نہیں ہوتا ہاں مہنگا اتنا آتا ہے وہ چھوٹ چھٹے سے ٹوائے کے پیچھے بچے اس کو لیتے رہتے ہیں اس میں بھی تو بیچ میں میں نے کوئی نیوز دیکھی تھی کچھ خراب ہی تھی مطلب اس میں وہ بھی صحی نہیں رہتا بچوں کے لیے ایک تو پتا نہیں ہم کیا کھلائیں بچوں کو سمجھ نہیں آتا
بالکل ہر چیز میں آپ ملاوٹ دیکھو گے
ہ پہلے سب لوگ چائ بسکٹ کتنے کتنا کھیلاتے تھے چھوٹے بچوں کو اور اب ڈاکٹرس دودھ بسکٹ چای بسکٹ بالکل
بالکل منع کر دتے ہے
ہاں
چھوٹے میں دلیہ کھا لے گے جب ہم کھلائیں گے ڈیڑھ دو سال تک اس کے بعد دلییا کی طرف منہ بھی نہیں لگتے م ب دیا کانا ہے م
ہاں نہیں ایسا چیز تو بالکل نہیں کہانی ان کو ا ابھی میگی بنا کر دے دو
چمچ کھا نہیں سکتی ہو بچہ وہی تھوڑنے لگ جائے گا کہ آپ نے ایک چمچ جا کے کھا لیی ہے
ہاں یہ تو ہے ہی
ا ہاں جی بہت اچھے ہاں جی بہت اچھا وہ ہم نے اپنا گھرگایا چینج کیا ہے ہم ایک شہر کو دوسرے ش میں آئے ہیں ہاں جی
اچھا اچھا تو الگ سا لگا ہوگا آپ کو تو تھوڑا عجیب لگا ہوگا شروع شروع میں
نہیں تو میرے چھوٹے بھائیی شادی ہوئی بھی ہے نا میرے پاپا کی خواہش تھی مطلب میرے والی سات تھی کہ ہم وہاں گھر لیں اب ان نے وہاں گھر لے لیا ہے تب ان کو کچھ الگ الگ ج میں وہ لگ رہا ہم پت نہیں کہاں آ گئے اپنی پسندیدہ جگہ پہ آ گئے
ہاں ہاں ہاں کوئی ہوتا ہے نا اپنا تو وہاں پر دل لگ جاتا س ہے
جی دھیان کر وہی نکھا ہوا ہے تو بالکل ساتھ میں ہوگیا میرے بھائی کا من کرتا ہے وہ چل جاتا ہے وہاں پر ہاں جی دس میںو س تو سارا ہے
ہاں صحیح ہے ویسے سب کے گھر نا پاس پاس نہیں ہونی چاہیے دور اتنی دور جاؤ ٹائم خراب ہوتا ہے ایک دن ویسے بھی ایک دن جان کا ایک دن آنے کا وہ تو بہت ہی مشکل بتا رہی تھھی آپ وہ تو بہت ہی زیادہ پریشانی والا رہتا
میرے یہاں سے مجھے اپنے جانے میں گھر آٹھ گھنٹے لگتے سے ہیں ٹرین سے آٹھ نو گھنٹے میں رات کو یہاں سے آٹھ بجے بیٹھتی ہوں صبح میں وہاں سڑھے تین چار بجے پہنچتی ہوں
ہاں کتنا دور ہو گیا وہ کبھی پہنچ زیادہ ایمرجنسی بھی ہوتی ہے بہت اس میں کہ جانا ہی ہے طبیعت خراب ہے یا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو میں بھی ہوں میرا صحیح ہے میں تو ڈیھ سے دو گھنٹے میں پہنچاتے ہیں ہاں لیکن اس میں بھی جانا نہیں ہوتا تو میرا نکلنا نہیں ہو پا ب مجھے بچوں کے ساتھ تھوڑا نا آلس لگتا ت سستی چھاتی ہے ایسا لگتا ہے
جتا ہے پھر اتنے تیار کرنے میں جاؤ تو
ہوں ہوں ہوں
نہیںی ہوتا ہے مجھ بھی آتا ہے رہ پلے میں اس کو تیار کروں پھر میں تیار ہوں پھر میں کھانا بناؤں پھر میں جاؤں پھر میں آ کے پھر
ہاں یہ بہت مشکل سب سے زیادہ تو کھانا بنانا سی اور اتنی گرمی میں اور زیادہ اور پھر اس میں مہمان آ جائیں تو وہ اور زیادہ
ہاں جی بالکل صحی کہہ رہے کو ہمیں چار پانچ چھ سبزیاں بنانی پڑتی ہیں الگ الگ
ہاں اس میں اور پریشانی ہوتی ہے ہاں اور اگر ویسے نان ویج لے کر بیٹھ جاؤ تو اس میں تو پورا ہی ٹائم نکل جاتا ہے پھر بریانی وغیرہ کچھ بنانے میں ہاں اس میں اور ٹائم لگ جاتا
بالکل بالکل اور میری بیٹی بھی اتنی شطان ہے اگر میں کوئی آ گیا ہے اس کے ساتھ س لڑکی بڑی بھی آ گئی ہے تو اس سے اپنے سارے ٹوہے توڑوا لیتی ہے مجھے اس کو بولنا پڑتا ہے بیٹا کوئی ایسے ٹہے مت نکالنا
ہاں ہاں ہاں کرتے ہیں بچے ایسا خاص کر کرتے ہیں میرے بیٹی کی بھی یہی عادت ہے نکال نکال کے دکھائے گا اپنے تو ہے اور خراب کرے گا نا کوئی تو کچھ کہے گا بھی نہیں اور اگر ہم سے کوئی چیز خراب ہو ج جائے گی نا تو ہم سے لڑتا ہے یہ ایسا کیوں کر
لٹ جائیں گے زمین بھی تو ن صاف کر د نیا لگے دو
ہاں ایسے ہی کرتے ہیں بچے آج کل سبھی کے ہی شرارتی ہو رہے ہیں ہاں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارا ہی سھہ ہے ہاں سن کر پتا چل رہتا ہے سبھی ایسے
کا بھی ایسے ہی ہے میری ادر جی جٹھان کی بیٹی آئی وہ سات دس سال کی ہے تو اس کو اپنا ٹائے دے دیا اس میں جب کھیل رہی ہے کھیل دو جب وہ گئی تو توڑ کر ہی گئی میرے کچھ مطلب چین آگے کہ ٹوٹ گیا کو بچار آ گیا کہ ٹوٹ گیا اب دونوں خوش ہیں توڑ گ اس کو اندر اندر نکال کے لی جائے گی اسٹور میں آؤ اسٹور روم میں چلے کھلونے ہیں آپ پیا
ہاں اور اپ یہ بتائیے مجھے اپنا کوئی شوق بتائیے کہ اپ کو یہ چیز بہت پسند ہے جیسے ابیز ہوتی ہے نا شوق ہوتے ہیں ہمارے کیا پسند ہیں اپ کو
کہ سب سے را کھانا بنانا پسند بس نئے نئے طریقے کا
اچھا
نئی چیز ہوگی بلانی پ
ہاں ہاں نیٹ سے دیکھ دیکھ کر آن لائن یا کوئی بتا دیتا ہے تو من کرتا دل کرتا ہوگا آپ کا کہ یہ میں بنا دیکھوں سب کو کھلاؤں کھانا بنانا بھی ایک سمجھ لیجیے کہ بس سب سے اچھا کام ہے اور سب سے محنت کا کام ہے
یہ اگر نئی نئی چیزیں بنائیں اور وہ لگتا ہے مجھے برا وہی دال روٹی سبزی روٹی دال روٹی
ہاں ہاں ہاں ہاں ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے تیرو
جی جی آپ بتائیے آپ کا کیا شوق ہے کیا
میرا ابھی تو فی الحال یہی سب ہے گھر سے سنبالنا بچے سنبھالنا لائی شوق ہی بن گیا ہے میرا اس ائم تو مجھے ویسے میک اپ کرنا تیار ہونا کسی کو تیار کرنا بہت اچھا لگتا ہے تا
آپا میں پک نا
مجے میک اپ کرنا آتا ہے مجھے وہ بہت پسند ہے جیسے یہاں پر بھی ہمارے پڑوس میں ہے ایک تو وہ کہیں جاتی ہے نا تو وہ میرے پاس ہی آتی ہے مجھے تھوڑا سا تیار کر دو میرے پا
تو پھر سب کو پتا بھی ہوگا جیسے کہ آئلی اسکن وغیرہ کے لیے کچھ
ہاں ہاں
میرے پرنپل اتنے ہوتے ہیں نا آپ تو کچھ مانو کہ بہت زیادہ پمپل ہوتے ہیں
اچھا
چلو پھر بتاتی ہوں میں آپ کو
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ حافظ